یکم
وعلیکم السلام
ج کرریے ب ہاں جی
آپ بتائیے آپ کیسے میں تو ٹھیک ہوں
الحمد للہ میں بھی ٹھیک ہوں
اچھا کچھ نہیں میں سبھی گھر کی صاف صفائی کی ہے اس کے بعد لنچ کروں گی پھر پڑھائی
اچھا پڑھائی ہو رہی ہے
ہاں
م توا سے ایک بند ہو
ریویژن کر رہی
س متلے جا میرا تو ابھی تک ایک چیپٹر بھی کمپلیٹ نہیں ب آپ کو پس ٹائلٹ بنا ہے کتنا خجاب گ ے آپ
ہو جائے گا
د آپ کے کر سوو تو تو پہلے دو سو پالی سو لے جاؤ دو سو دو سو پالی لاؤ دو سو یہ چار سو سو دو سو پہلے ر س میں سے پچاس سو پینسھ کرتا دی ت پچیس ہزاک ملب آپ ل کو سے پانچ کون سو پانچ
ہاں
کیا ہوا بزی ہے اور ت ٹینشن کیوں لے رہے ہو
جی بولیں
اتنی ٹینشن کیوں لے رہے ہو وہ ایگزام چیپٹر کمپلیٹ نہیں ہے تو ہو جائیں گے نا
ایگزام قریب ہے نا اس لیے
چلو آج سے پراپر پلاننگ کرتے ہیں
ٹھیک ہے تمہارا روٹین کیا ہے
میرا روٹین صبح چھ بجے اٹھ کر دو گھنٹے اسٹڈی کرتی ہوں یہی روٹیین ہے میرا
میں تو آٹھ بجے سے پہلے اٹ ہی نہیں پاتا ہوں سوتا ہی رہتا
پھر رات کو جلدی سویا کرو نا
موبائل کی وجہ سے دیر ہو جاتی ہے یار کیا کریں
بس یہی تو موبائل تو سب کی ٹینشن ہے اسٹڈی کے وقت فون سائلنٹ کر دیا کرو
ہاں ہ یہ ہیبٹ بن نانیگییادر ڈالک کوی
ضرور ورنہ کنسنسٹشن ٹوٹ جاتا ہے نا
جی جی فزکس کا ایک چیپٹر اور کیمسٹری فزکس کا ایک چیپٹر اور کیمسٹری نومیریکلس
اچھا بہت اچھا بہت اچھا ٹارگیٹ ہے
لیکن میری کلس میں مسٹیک ہوتی ہیں
ہاں غلطیاں تو ہوتی ہیں کوئی بات نہیں ہر مسٹیک کو نوٹ کرو اور نہیں ہوں گی آگے سے پھر
الگ نوٹ بک میں
ہوں ہوں اگزام سے پہلے وہی ریوائز کر لینا چاہی اٹ
آئیڈیا تو اچھا ہے ویسے آئیڈیا تو اچھا ہے ویسے میں یہی کروں گا الگ نوٹ بک میں نوٹ کر لوں گا ساری مسٹیکس
ہاں ہاں ٹھیک ہے اور تم نوٹس کیسے بناتے ہو
پورا چیپٹر لکھنے لگتا ہوں لکھ جاتا ہوں
ہوں اس لیے اس لیے زیادہ ٹائم لگتا ہے
تو کیا کروں پھر بتاؤ آپ کیسے کروں
تمے فارمولا ہی دکھا کرو نا ڈ ڈیفنیشن و امپورٹنٹ پوائنٹس ل خوبس
سمجھ گیا باولوجیکل تم کیسے یاد کرتی ہو باولوجی
ب جی تو کیسے آپ کرتی ڈائ گگرام بنا کر
ڈائیگرام بہت خراب بنتے ہیں یار مستلف بنتے
بھائی ڈرائنگ اچھی نہیں ہوگی نا اسے خراب بنتے ہو گے
ہ انگلش کی تیاری
ہوں اچھ اچھا اچھا
جی
اور بتائیے اور پریکٹس مجھ سے امپروو ہو جائے گا ڈائگرام خراب بنتے تو کوئی بات نہیں پریکٹس کرو گے
بالکل بالکل بالکل میں کوشش کروں گا
جی
پریکٹس کرنے کی
اور
فزکس کا ایک چیپٹر اور کیمسٹری کا میریکلس
اچھا تیاری کر رہے ہو اور انگلش میں انگلش کی کیا تیاری ہے توارا تھاائی تاری لائن ہاں اچھا روز ایک کیزی اور گرامر ایکسرسائز یہ سب میری تو بس یہی چل رہا ہے ایسے یاد کرتی ہوں اور گرامرسرسائز
اچھا
تمہارا گرامر کیسا ہے ویک ہے یا اسٹرانگ ہے
ہ گرامر تو ٹھیک ٹھاک ہے نہ بی کا نہ اسٹرانگ ٹھیک ہے آپ بتاؤ آپ کا کیسا ہے
سو سو ہے نا ہاں میرا بھی ایسا ہی ہے ٹھیک ٹھاک ہی ہے ہ روز پندرہ بیس منٹ گرامر کو دو ا تو ٹھیک ہو جائے گی
ہوں گرام میں بھی ویسے بہت ویک لگتی ہے یار
اور ریڈنگ ہیڈ ہ
پندرہ بیس منٹ کوشش کروں گا
ہاں ہاں ٹھیک ہے اور ریڈنگ بہت
نیوز ریڈنگ کے لیے نیوز پیپر چلے گا نیوز پیپر سے ریڈنگ کروں ہاں نیوز پیپر سے ریڈنگ کروں گا میں سوچ رہا ہوں
ٹھیک ہے ہاں تبھی اچھی ہیبٹ بن جائے گی اور صحیح ہے وہ آئیڈیا ٹھیک ہے بالکل ہاں اس سے امپو امپروو ہوگا آپ کییشن
جی
آ گیا ویس ہی بات کرتے ہیں اور بتاؤ پھر تمہارا لنچ ہو گیا نہیں پڑھائی کی باتیں تو بہت ہو گئی
جی میرا لنچ ہو گیا آپ کا ہوا
ابھی نہیں میں تو تھوڑا سا گھر میں گھر کے کاموں میں آج سنڈے ہے نا تو تھوڑی سی الگ سے صاف صفائی کر رہی تھی ا کچن بہت میںیسی ہو رہا تھا تو میں نے اس کو کلین کرا بھی صاف ست گھر اچھا لگتا ہے بندر میرا تو من نہیں کرتا ہے رہنے کا ایسے بہت شوق مجھے صاف صفائی کے بع تھوڑا ہی کرنا
صاف صفائی ہونی چاہیے گھر پ بالکل ڈ
تو کھانے میں آپ نے کیا کھایا
آ م
اچھا بہت سلو آ رہی ہے آپ کی آواز تھوڑا تیز بولو
کھانے میں میں نے دال چاول روٹی
اچھا چا ساتھ میں اور کچھ ہی سلاد رائتا کچھ نہیں
ہاں سلاد تھی رائتا تو نہیں تھا سلاد
گائے تو پسند ہے
ہاں پسند ہے اتنا نہیں مطلب ٹھیک ٹھاک اچھا لگتا ہے کھاؤ تو زیادہ نہیں
مجھے تو لوکی کا رائےتا اچھا لگتا ہے اور بندی کا
ہاں لوکی کرا تو اچھا لگتا ہے
ہاں
گھر کا بناؤ گھر کے اس کا د کا دہ کا تو اچھا لگتا ہے
گھر کا کہاں آج کل پ کہاں ملتا ہے کیا آپ کی بحس بلتی ہے آپ اس طرح بول رہے ہو
جی جی جی میرے یہاں بھینس چلتی ہے اس لیے تو بول رہا ہوں
مطلب تو آپ کو سبھی چیز پیور ملتی ہوگی کیک آج کل پیور ملنا ہر چیز بہت مشکل ہے ہر چیز میں تو ملاوٹ ہوتی ہے
نہیں گھر کا ہوتا تو اس کی سر چیزیں پیور مل جاتی ہے دودھ دہی مھا گھی ساری چیزیں ف ملتی ہیں جی
اچھا اچھا تو ٹھیک ہے تو کبھی کھلاؤ ہمیں بھی آپ بتیا نہیں کبھی تم نے ہاں ضرور آئیں گے جی جی کالج کی بعات چلتے ہیں کسی دن ابھی ایگزام بھی ہم لوگ کے ایگزام ہے ایگزام کے بعد ج فری ہوں گی نا تب ایک ایک دن آپ میرے گھر آ نا میں آپ کے یہاں آؤں گی اسی بہانے دیکھتے ہیں کیسا پیور ہوتا ہے میں نے تو سب ملاوٹ کا ہی کھ رہی ہوں میں تو آج کل
میں تو آپ کو ہ ہانڈی کا آٹا ہوا دودھ پلاؤں گا لال لال اتنی اتنی موٹی مل اس کے ساتھ
ہاں میں نے سونا تو ہے تو گاؤں میں وہ ہانڈی میں رکھتے ہیں تو وہ دودھ جو ہے وہ پنک پنک سا ہو جاتا ہے اس میں اچھی ملائی بھی ہوتی ہے ہوتی ہے اس سے گھی بہت اچھا بنتا ہے یہی تو یہ یہی تو پیورٹی ہے یہی پیورٹی ہے گاؤں کی چیزوں کی تو وہ ہمیں مس کر جاتے جب سٹی میں رہتے ہیں تو ہم اتنا زیادہ پیور چیزیں نہیں مل پاتی ہیں
جی جی بالکل تھوڑا رورر ایریا ہے ایک طریقے سے تو پس پالنے کا ہے انتظام تو
اچھا
پال لیتے ہیں
یہ ٹھیک ہے اس میںلب الگ گھر بنا رکھا ہوگا آپ نے
الگ گھر بنا رہے ہے وہج ماں کو شوق ہے میںاں ہی پالتی ہ
اچھا
جی ج جی
تو اچھی بات ہے یہ تو شوق ہے انہیں ہوں ہ اسی لیے تو مل جاتی
جی
اور بتائیے تو پھر کرتے ہیں بات شام کو کچ جو چیپٹر کلیئر نہیں ہے کچھ ایکسرسائز ہے جو میں تم سے ڈسکس کروں گی میں شام کو کال کر لوں گی جس ٹائم تم فری ہو تو مجھے بتا دینا کس ٹائم فری ہو گئے
جی جی جی بالکل میں فری ہوں گا تو آپ کو کال کرتاوں
ہاں بالکلک
جی اللہ حافظ
اوکے اللہ حافظ